ہاں
ہاں
ٹھیکو
میں ٹھیک ہوں اپ ٹھیک ہو
ہ میں ٹھیک ہوں اور کیا کر رہے ہو
بس ایسے ہی بستر میں لیٹے ہیں آج نیندہی نہیں تھی فون دیکھ رہے تھے
وہ کہاں ہے آج
وہ گئے نا کل پرارسو کل بی تھانا وہ پرسوں گیا ہے انکوریس کل بھی بیٹھنا ہے
اچھا وہ کل بھی اڈری ہے وہ کب آئے گا پھر
کل صبح گئے ہیں
میں نے بولا واپس کب آئے گا
وہ کل بھی نہیں آئے گا پرسوں آئے گا
اچھا پھر وہ تھرسڈے کے دن فری ہے
اسی دن تو آئے گا وہ کل بھی تو نہیں آئے گا کل بدوار ہے نا نہیں آج کون سا ڈے ہے
کیا ہو گیا کل بدوار نہیں ہے آج منڈے ہے
آج ٹیوزڈے ہے ہم ٹیوزڈے میں چاڈے ساڑھے بارہ بجے
ن آج ہے نا ٹوزڈے
کل آئے گا دو کال بھی ادھر کے پرسوں آئے گا
اچا وہ تھرس ڈے کے دن آئے گا واپس پھر وہاں سے آئے گو پامپور ہ
کہاں آئے گا تھر بدوار کے دنئے
میں نے بولا تھرسڈے کے دن کہاں جانا ہے آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے میری بات
پتاہ نہیں اس نے بولا نہیں کہاں بولتے ہیں
اچھا ٹھیک نہیں یہ ہے نا وہ میرا والا ہے نا جموں میں ہوبھی
وہ کب پہنچا
ونیک نان نے صبح ہی اور شام کو پہنچا نو بجے ساڑھے نو
تھا وہاں سے جام تھا وہ جان بند تھا وہ صبح نکلا ہے نو بجے اور شام کو نو بجے پہنچا
میرے کہنے کا مطلب ہے مجبوری کیا تھی وہاں جانا
یہ تھا ڈراپ تھا اب وہاں سے بھی ہے آٹھ دن کا ٹور آیا اس کو
کب
کل اٹھانا ہے سات بجے کل پہلگام میں دو نائٹیں ہیں اس کو
آپ کیا کریں گی ممی تو بول رہی تھی عایت سفری ہے
وہ تھرزڈے کے دن آئے گا نا واپس اس کو ہے نا تھرزڈے کے دن لوکل وہ تھرزڈے وہ وہ وہیں پہ ہے
جپا پہلگام میں دو دن ہے اور جو منہ میں
وہ ایگا نا کل ٹیوزڈے بھی ہے نا پہلگام میں نائٹ وینزڈے بھی ہے پہلگام میں نائٹ تھرزڈے کے دن آئے گا نا واپس پھر اس کو لوکل ہے اس دن پھر آئے گا گھر ہمیں لے کے جائے گا پاں پ اور خود بھی آئے گا پھر نکلے گا صبح فرائیڈے کے دن کو جانا ہے پھر گلمرگ پھر آئے گا شام کو واپس گھر پھر سٹرڈے کے دن جا نا ہے سونمرگ وہاں بھی نائٹ ہے سنڈے بھی سونمرگ میں ہی نائٹ ہے اس کو
اور
اس کو آٹھ دن ک ٹور آیا ہے اس کو یہ سیٹرڈے اور سنڈے نائٹ ہے سونمرگ سونمرگ میں
اچھا
ہوں اور وہاں پہ آئی ہے پاپور میں زنیرا
ہاں مجھے پتا ہے وہ کال ہی میں
زنیرا ابھی تک بات کر رہی تھی وہ کھیڑے تھے ان کو ماما بول رہ تھا نیند کرنے تو ہمیں نہیں کر رہے تو میں نے بولا کھیلنے دو آپ بچارے بہت دن کے بعد آئے ہیں
امم وہ کہاں تھے کہاں میں
میں وہ انہوں نے اتنا شور مچایا تھا وہ بہت ہنس رہے تھے
امم
پتہ نہیں کیا بول رہے تھے پھر ہنس رہے تھے بہت
وہ بھی آئے ہیں نا اور افشام آفشام بھی
آپ اپنے انسٹا پہ ویڈیو دیکھا
کسکا
رقیہ کا
نہیں میںجوکا ہے وہ فرینڈ ہے
مجھے ہے نا وہ پکنک پہ گئے تھے نا پرسوں
مجھے مجھے سینڈ کرنا تھا نا
میں کروں گی وہ گئے تھے نا پرسو پکنک پہ
ہاں
انہوں نے وہاں پہ یہ ویڈیوز بنایا ہے سارے ہیں ایک ساتھ وہ نا مطلب کپل کپل اور بچے وہ عادل اور افشان عادل اور اس کی بیوی اور اس کے بچے افشان اور اس کے بچے جو اور اس کا یہ رکایا مدثر اور اس کے بچے
اچھا
اگر دیکھو گی رکائی کیسی ہے گاگل لگا کے افشان عجیب بوڑھی جیسی ہو گئی ہے اس کا خاندان بھی بوڑھا ہو گیا ہیں
ذرا مجھے مجھے ویڈیو بھیجو ابھی ابھی بھیجو مجھے ہاں ٹھرینگے نا مجھے پہلے بھیجو نا ایسے ہی بات کرنے ٹائم میں
ہاں میں بھیجوں گی بولو نا اور
آپ کو فرینڈ ہے نا انسٹا پہ
ہاں میں اس کو لائک بھی کرتی ہوں اور لائک وہ مجھے میرے ویڈیوز تو دیکتی ہے نا انسٹا پہ
اچھا یہ کیا بولتے ہیں اس کو یہ نا اس کا کیا فرق یہ ہے اور کوئی بھی ری چڈ آتی ہے
ہاں اپنے پتی کی بچے کی کیا ہو گیا تمہیں بچوں کی ویڈیوز بھی اور وہ ہے نا افشانوں کے اس سے شادی کا بھی چڑھایا ہے اس پہ اپنا وہ یہ ہے نا کیا بولتے اس کو مدثر
امم
مدثر کا بھی فوٹو چڑھایا ہے انسٹا پہ اس نے
اچھا
مجھے ہے نا واٹس ایپ پہ لا لی جی کا بھی نمبر وہ بھی دیکھتی ہے نا میرے اسٹیٹس
بھیجتی ہوں اور
پاپا کا رکھا تھا پرسوں اس نے دیکھا تھا
اور کوئی بات نہیں مت رکھا کرو مجبوری کیا ہے
کیوں وہ کیا کریں گے اور
مجھے بیھجنا ہاں
ہاں بھیجوں گی ابھی مجھے یاد ہے آپ کو ویسے نیند آ رہی ہے
نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی ہے میں اشار ہی ہوں
اچھا ٹھیک ہاں میں لیکن زیادہ تیز نہیں رکھتی ہوں میں دو پوائنٹ پہ رکھتی ہوں میرا ہے نا ادھر
ہاں گرمی ہے نا بہت بچوں کو بھی گرمی لگتی ہے جب بڑوں کو لگ
ہاں اس کو میں نے رکھ یہ سمر لفٹ دو لگا کے ایک تو اس کی اور ایک اپنے اوپر سے
یہ دماغ آپ کا ٹھیک ہے
نہیں میں فیئر رکھتی ہوں نا تیز کیا ہوگا اس کو ٹھنڈ لگے گی میں آپ کو یہ کیا ہے ابھی ابھی چھوٹی تھی مہینے کی پھر مجھے فین بند رکھنا ہے پھر اس کو نہیں رکھوں گی بستر اوپر سے
اچھا تعویر بیر کہاں فین چلاتا ہے وہ ایسے ہی س ہوتا ہے فین کے بغیر رات میں
کیوں
وہ بولتے نہیں میرے سر میں درد اس کو عادت نہیں ہے فین کی
وہی اس کو نیند آتی ہے
ہاں ہاں جب ہم کھانا کھاتے ہیں فین آن کرتے ہیں نا یہاں پہ گفو وہ بولتا ہے فین بند فین بند کر اس کو نه نه اس کو وہ بیمار تھا بچارا اس کو فیور تھا اب اسکو ہاں اس کو اس لیے ٹھنڈ لگ رہی
اور وہ بیچارہ اچھا ہے
اور
بس اور کیا
پرسوں بولا تھا نہیں حیات بھای عنایت کو بول رہا تھا یہ آپ کیا کر رہے ہو گھر میں اس نے رکھا لاؤڈ اسپیکر پی فون میں کہ ن اتری عنایاتساب نے
ہوں
حیات بھای نے اس کو بولا آج نہیں نکلے گا تو یہ بولا نہ بولا کیوں نہی تمہیں آئیسن بولتے ہیں گھر میں بیٹھو ذرا اس کو فون دے دو اب وہ کیا کرنا ہے گھر میں جاؤ نکلو کہیں جاؤ جموں جاؤ وہاں پہ کیا بیٹھے ہو ان کے پاس اور اس نے وہ بولا کہ ذرا یہ مت بولتے ہیں آپ کو اس کو فون دے دو اس نے بولا اس کو نہیں نہیں مجھے نہیں بولتی ہے آجے بولتی ہیں جاؤ نکلو یہاں سے بولا گھر میں کیا کرنا ہے بیٹھ کے کہ جموں جاؤ وہاں جاؤ وہاں سے ڈراپ لاؤ
آج اتنی گرمی نہیں تھی دن میں
نہیں آج تھوڑا صبح صبح کے ٹائم موسم ٹھنڈ سا تھا بہت
ہ نہیں آج اتنی گرمی نہیں تھی لیکن اور کچھ زیادہ گرمی ہوتی ہے مجھے
بادل چھائے تھے وہ بڑی ہوئی بڑی سوئی ہے ایشال
ہو ہو ہو پوچھو مت آج اس نے کیا کیا میں آئی تھی نہ کل وہاں اس نے مجھے اتنا تفریق اٹھائی انہوں نے مجھے اتنے فون کیے یہ رو رہی ہے رو رہی ہے اب جب میں یہاں آئی تھی نا اس کو لگی تھی
ہوں ہوں
وہ وارنڈس سے شاید گر گئی تھی انہوں نے بولا ہی نہیں انہوں نے بولا اس کو ایسی ہی لگی اس کو لیپس پہ لگی ہے دانت مطلب گھس گیا ہے اس کو اپنے لیپس پہ راجو بھائی نے بولا میں مجھے کچھ دکھائی نہیں مجھے جیسے یاد مجھے سارا مطلب اندھیرا دکھ رہا تھا جب بھی گر گئی مجھے لگا اس کو بہت لگی یہ سارے نکلے ہیں چلا چلا کے اس کو خون بھی آیا ہوگا بہت اس کو زخم ہے لپس پہ
کہ یہ کہاں تھے پھر
اس نے بولا ہے وہ راجو بھائی کی بیٹی کو اس کو نظر رکھنا خود بیٹھی تھی کچن میں
کون
نہیں م جی
ہمم
اس کو ہے نا یہ یہ ہے نا ہمیں زیادہ شوقین ٹی وی کی
تو ان کو ٹی وی ل اس کو ٹی وی لگایا کر اسی کے ساتھ بیٹھے گی
کہ وہ بڑی والی بیٹھتی ہے ٹی وی کے ساتھ چھوٹی والی کہاں دیکھتی ہیں
وہی میں اسی کی بات کر رہی ہوں
میں ممی جی کی بات کر رہی ہوں میں نے بولا وہ شوق بہت زیادہ شوقین ہے ٹی وی کی اس کو ٹی وی ہونا چاہیے زیادہ
ایک کام کرو نا پھر یہ وہاں پہ ہے نا یہ چ چاتھ بند کرو کوئی انسیڈنٹ ہو جائے گا آپ نے سنا نہیں اس بچے کا جو گر گیا تھا اوپر سے میں نے بولا بھی تھا اس کو بند کرو وہاں سے چاند
کیا کریں گے ابھی اتنا حساب ہی نہیں ہے کہاں سے
ارے آرڈنری کرو آرڈنری ایسے نہیں ابھی ایسے ہی رکھو نا کچھ جیسے کوئی گر نہ جائے
وہ سیڑھی پہ چڑھتی ہے سیڑھیوں سے چڑھتی ہے اوپر وہ سارا کھلا ہے وہاں سے کتنا بند کریں گے
دماغ نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے کاٹو کاٹو وہی سے کاٹو
کاٹو میں
ہاں
اچھا تو دس منٹ ہو گئے نکال دینگے ہمم سمج ہی نہیں ایا دس منٹ
کرونا بند